ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم سر ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
بس شکر الحمد للہ آپ فرمائے اور کیا چل رہا ہے
بس ٹھیک کیا کرو گ ابھی نہ فون نہ کال کہاں
کر رہا ہوں میں
اچھا ٹھیک آج کل کیا کر رہے ہو
آج کل ویسے کالج کی چھٹیاں چل رہی ہے گھر میں ہوں
گھر میں گھر کا بھائی
گھر آیا میں سترہ جون کو
سترہ جون کو کتنے ٹائم بعد
آلموسٹ نو مہینے بعد نو مہ نو ساڑھے نو مہینے بعد آیا ہوں گھر
ساڑھے نو مہینے بعد اتنا کیوں
تاک ٹائم ہی نہیں ملتا چھٹی نہیں ہے وہاں پہ مطلب چھٹی ملتی ہے چار دن کے چار دن تو آنے جانے میں لگ جائیں گے پھر یہاں پہ رہیں گے کب کیا کریں گے وہ اس سے اچ چاہے پھر لمبی چھٹی میں گ آؤ
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اپ تو ملے ہی نہیں پھر کالج کے بع یہ ہائر سیکنڈری کے بع پتا ہی نہیں چلا ٹویلتھ کے بعد آپ کہاں گئی ایڈمیشن کہاں سے کیا کیا کیا
کیسے پتاہ چلے گا ٹھول کے بعد ہم نے جے ہی دیا تھا ت ہم تو وہاں گئے تھے مطلب تم شاید یہیی دینے والے تھے شاید سے
ہاں دینے والا تھا پھر نہیں دے پایا میں
ہاں وہی پھر تم وہاں پہ ایڈمیشن لے لے میں پیم ڈ کے تھرو وہاں پہ لے لیا ایڈمیشن
پم و پلس تھوڑا سیٹیا تھا اپ میں
پی ایم ڈرلس پی ایملسکہ سی و ٹی میں مے کو دیا نہیں تھا سی و ٹی میں نے میں نے بس جے ہی دیا تھا اور وہ ایک جے کے سی تھی جو ہوتا ہے جے کے بو پی ٹائپ
ٹھیک
تم بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل
جے ڈبلیو ہوا تھا آپ کا یا نہیں
نہیں ہوا تھا نائنٹی مطلب ہاں مطلب مینس کا کٹ آف تو کلیئر ہوا تھا پھر میں نے ایڈوانس نہیں دیا تھا کیونکہ بہت تھوڑا سا میں دیکھنا بھول گیا
اچا ٹھیک پھر ایڈمشن کہاں پ اور
ایڈمیشن اڑیسہ میں ہوا تھا پھر وہ شکشا انوسندھان کالج میں اچھا والی سے پھر بھی
ٹھیک وہاں کیسا مزہ ہے وہاں پہ ہاسٹل میں ہو یا باہر
ہاسٹل نہیں ہے بٹ مزہ مزہ تو ہے بٹ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی نہیں سہ پاتے باہر تم دن میں باہر نہیں جا سکتے تمہیں اگر جانا ہے تو تم شام کو جا سکتے شام کو بھی بہت پسینہ آتا ہے
دن بھر باہر نکلتے ہی نہیں
نہیں دن بھر باہر نہیں جا سکتے دن بھر جب کلاس جاتے ہیں تو کلاس جاتے ہیں وہاں پہ اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں بس اور کچھ نہیں کر سکتے دن بھر اتنی گرمی ہے وہاں پہ کیا کر سکتا ہے آدمی
اب تو کھیل کود میں بہت بڑھیا تھے پھر وہاں تو نہیں کھیل پاتے ہ گیا
نہیں کھیلتے انڈور گیمس ہے وہاں پہ جیسے مطلب کرکٹ کے لیے وہ بنایا ہے ٹرف انڈور ہے باسکٹ بال کے لیے انڈور ہے کبڈی کے لیے انڈور ہے فٹ بال کے لیے تو آؤٹ ڈور ہے وہاں پہ اور بقی سارا بیڈمنٹن کے لیے انڈور ہے ہاں یہ س سب انڈور گیمس ہیں وہاں پہ
ٹھیک ٹھیک اور وہ دوسرا جو ہمارے ساتھ تھا وہ انعام وہ کیا کر رہا ہے آج
وہ وہ سیے دے رہا ہے وہ بولتا میر کو سیے بولا کرو
ہاں ٹیک اس نے کیا کیا پھر ٹویلتھ کے بعد
ٹویلت کے بعد اس نہیں ایکنو اگنو جوائن کیا تاکہ وہاں سے گریجویشن ہو جائے اور ادھر سے سی اے دے رہا ہے
ٹھیک کوئی چانس دے اس نے یع
ہاں ایک چانس دیا مطلب وہی انٹرمیڈیٹ کا بھی رزلٹ آیا تھا تو اس میں تھوڑا سا اس کا اس کا رہ گیا تو آگیا ہے ابھی سپٹمبر میں اس کا ایکو چانس
میرا تو الگ ہے میں نے تو الگ ہی کیا سب سے الگ میں نے جے ڈبل دینے والا تھا پھر دیا ہی نہیں میں نے پھر میں نے سوچا میں باراملہ میں ایڈمیشن کروں بی سی اے کے لیے
ہاں یہ میرے کو سند یہ یہاں پہ کیا کیا تھا یہ میرے کو انٹرسٹ لگ رہا ہے آاں پ سے
ایک تو میں وہاں بارامولہ جانے والا تھا وہاں پر سلیکشن ہوئی تھی سی و ٹی تھرو بٹ میں نہیں جا پایا وہ میں نے سوچا وہ بہت دور ہے آنے جانے کا وہ ایک تو خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پر پٹ بھی نہیں تھا تھا وہ اچھا نہیں تھا وہاں میں پہلے ہی جا چکا تھا ایک دو دن کے ہے ب پھر میں نے سوچا جب پتا چلا مجھے سوپور میں ہی ہے ایسے بی سی اے ہوتا ہے پھر میں نے سوپور میں ہی کیا پہلے سلیکشن ہو وہاں پہ بارامولہ میں میں نہیں گیا پھر وہاں ابھی میں سوپور میں ہوں فی الحال سوپور تو فیل ہے وہاں پر ٹھیک نہیں ہے
کیسا لگ رہا ہے وہاں پہ مطلب کالج کیسا فیکلٹی کیسا مطلب لگ کیا رہا ہے کہ کیا ہوگا
ایڈمیشن کر کے میں پچھتا رہا ہوں آج
ایڈمیشن کرک کے پچھتا رہا اب تو کچ نہیں ہوگا کیونکہ اب دو دو سال ہو چکے ہیں
ہاں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے
ہاں اب تو مطلب وہ مائگریشن کرنے کو کر سکتا تھا فرسٹ ایئر میں اس سیکنڈ ایئر میں نہیں
جانا تھا اس کے لیے وہاں مجھے جانا تھا یونیورسٹی سری نگر اس کے لیے اس کے لیے جاتے ہیں کم سے کم دس پندرہ دن م نےشرت میں تو سمیشر ختم ہوگا
سچا یہی پہیرہ لیتے
بس پھر میں نے وہیں پر ایڈمیشن لیا وہاں پر کیا بیسکس پڑھا رہے ہیں بس ایسے ہی تھوڑا تھوڑا وہ کنٹرچ ٹیچر لائے انہوں نے پروفیسر کے وغیرہ وہی ن کے پاس پڑھتے ہیں
وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے کالج میں ویسا ہی اوپر اوپر سے بیسک پڑھیا جاتا ہے پڑھنا تو تیرے کو خود ہے تو خود رائی کر یوٹیوب پہ ڈون کورسز
ارے کوڈ دو تین بس کیلکولیٹر بنا رہے ہیں بس ہو گیا
تو خود یہ ٹرائی کرنا یوٹیوب سے کورسز دیکھو وہاں سے ٹرائی کر کیونکہ کالج والے کچھ نہیں پڑانے والے کالج والے بس تیر کو بیسکس پڑھا کے چھڑ دیں گے جا ہو گیا تم لگوں کا
بھائی وہ تو نہیں ب لی بھی ہونی چاہیے نا یار میں جب کمپیوٹر وہاں پر اوپن کرتا ہوں کلاس ختم ہوتی ہے اسٹارٹ ہوتا ہے آدھا گھنٹہ لگتا ہے کم سے کم اسٹارٹ ہونے میں اوپن ہونے میں پھر کہاں ریٹ بھی ہونی چاہیے جیسے دیکھ بال وہ بڑیا ہے وہاں پر الگ ہے انہوں نے وہ ل لائنگ سافٹ ویئر وہاں پر پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے الگ سافٹ ویئر مطلب الگ کمپیوٹر میں
ہاں وہ ہے مطلب ان کے لیے الگ رکھا جاتا ہے لیپ ٹاپس کے لیے
ہاں یہاں پر تو وہی پانچ چھ ہیں وہ ان میں دو چل رہے ہیں باقی کچھ نہیں پھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا فی الحال تو اب لاسٹ ایئر رہ گئے
بی سی میں اچھا بی سی میں تین ہی سال ہوتے ہیں ہاں
انہوں نے تھوڑا وہی وی ویب ڈیولپٹ سیکھا اب میں یہ سیکھا والا ہوں کیا بولتے اس کو بس پ س بیسک میں نے سیکھا بہت بیسک زیادہ نہیں بیسک
ہاں اتنا ہی چاہیے مطلب سی اگر تو آگے پڑے گا تو وہ پھر تیر کو آپریٹنگ سسٹم میں جانا پڑے گا وہ پھر آگے بہت زیادہ ہے
نہیں ویب ڈیولپمنٹ میں نے سیکھا وہ کیا ایچ ڈی ایم ای سی ایس ایس جا سیکپٹ
وہ تو بس وہ تو بس فرنٹ ہینڈ ہے تیرے کو ابھی بیک ہینڈ سیکھنا باقی ہے بیک ہینڈ میں بہت یہ ہے
بیکڑ میں کیا آتا ہے اس کا
بیکینڈ میں آتا ہے اے پی آئی کالز آتا ہے جیے اگر تو فار ایگزامپل مطلب یہی ایچ ڈی ایم ایل جااز سی ایس سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ نوٹ ڈاٹ جی ایس اور ایکسپریس ڈاٹ جے ایس ایکسپریس مطلب وہ فریم ورک بناتا ہے اے پی آئی کو کال کرتا ہے اور نوٹ ڈاٹ جیے وہ پورا تیرا جو وٹ مطلب میں اگر تیرا ویب ڈ ویب یوز کر رہا ہوں ویب سائٹ یوز کر رہا ہوں تو جو ریکویسٹ میں بھیجوں گا وہ نوٹ جا کے تیرے ڈیٹا سے مطلب جو بھی تیرا ڈیٹا بیس ہوگا اس سے لے کے جائے گا میرے کو ڈیٹا دے گا تو یہی ہے مطلب ابھی تیر وہ بیکینڈ سیکھنا باقی اور فرنٹینڈ میں بھی ابھی بہت ہے
ٹھیک ٹھیک میں ب میں بول رہا تھا یہ پیتن کا کیا سین ہے پیتھن اگر میں پیتن سیکھوں
پائتن میں تیرے کو بہت پائتن میں سب کچ اویلیبل ہے پائتن میں ویب ڈیولپمنٹ اویلیبل ہے اے آئی ایم ایل اویلیبل ہے ڈیٹا االس اویلیبل ہے جو تیرے کو کرنا ہے
وہ کس لیے یوز ہوتا ہے وہی مشین لرننگ کے لیے
مشین لڑنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے مشین لڑنے کے لیے تیرے کو وہ سیکھنا پڑے گ پائی ٹارچ ہے اور وہ ایک اور ہے کیانا نام ہے اس کا اس کا نام بھول گیا یار اسکٹ ہاں اسکٹ اسکٹ یہ پینڈا یہ اس کے ماڈیولل ہے لائبریز حفائت کی یہ ترو سیکھنے پڑیں گے ان کا سنٹیکس سیکھنا پڑے گا اور ان سے تیرے کو یہ اے آئی ایم ایل میں یہ آگے گاماتات
کیا میں یہ اسی میں اگر آگے چلو پائیتن میں بس اب یہی ایڈوانس سیکھوں گا وہ ضروری ہے باقی کوھ سیکھنا وہ سی سی پلس پلس وہ باقی لینگویج
لینگویج ایک ہی چاہیے لینگویج ایک ہی چاہیے بٹ جب تو انٹرویو دینے جائے گا تو وہاں پہ ڈیپینڈ کرتے تا کہ وہ کمپنیز میں کس رول میں اویلیبل ہے ان کے پاس کون سا رول اویلیبل ہے فار ایگزامپل اگر یہاں سے ویب ڈیولپمنٹ کر کے جا رہا ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ تل کو ویب ڈیولپ نہیں بھیجیں گے وہ تل کو سائبر سیکورٹی میں بیچ سکتے ہیں ادھر کو ڈیٹا اینالسٹ میں بھیج ستے ہیں ادھر کو ا آئی ایم ایل میں بھی سکتے ہیں مطلب کہئی بھیج سکتے ہیں تو ایسا ہے کہ تو ویب ڈیولپمٹ ہے ویب ڈیولپمنٹ ہی بھیچیں گے
اچا وہ یہ سبر سکٹ میں کیسے جا سکتے ہیں سبرکٹ
ہاں
اس میں جا سکتے ہیں یا نہیں مطلب گورنمنٹ تھرو گورنمنٹ اس کے لیے کیا ہوتا ہے
سائبر کےے تو گورنمنٹ تھرو ج سکتا ہے وہ سائبر سل جو نام ہے وہاں پہ جا سکتا ہے اس کے کلے دیر کو وہ ایگزام دینا پڑتا ہے شاید آئی ای ایس
کون سا
آئی ای ایس انڈین انجینئرنگ سروس وہ بہت مطلب اچھا خاصا ٹف ایگزام ہے
اچھا ٹھیک دیکتے ہیں فی الال کیا ہوا یار کونی لینگویج سیکھی ت سیکھی کوئی لینگویج ہے وہاں پہ
ہاں لینگویج بہت ساری سیکھی بس ابھی وہ کر رہا ہوں مطلب میں مان م مان اسٹیک اس سے مطلب وہی ہے ویب ڈیولپمنٹ مگر فل اسٹیک ہے بیک ہینڈ فرنٹ ہینڈ س کچھ ڈیٹا بییس ویٹا بیس سب کچھ سیکھنا ہے ایکاتھ
اچھا ٹھیک ٹھیک فی الحال تو ابھی دو سال تمہارے وہ کالج میں ہاں
ہاں میرے دو سال ابھی کالج میں ہے تھرڈ ایئر
ابھی دو سال انٹرن شپ کا کچھ
انٹرن شپ آن لائن کر رہا ہوں ورچوئل انٹرن شپ
وہ میں نے سنا تھا آپ کی مس ہو گئی تھی پچھلی والی
ہاںاں وہ مس ہو گیا تھا اس کی وجہ سے
ہمارا وہ بھی مس ہوا تھا جے ڈبل ہی کا وہ میل
چوٹ بھائی آپ کیا کر سکتے ہو مس ہو گیا تو مس ہو گیا ابھی آن لائن ہے
آپ نے دیکھا نہیں ہے
لیٹ سے ملایا تو اس میں میری غلطی ہے نہیں کیونکہ لاسٹ ڈیٹ تھا اس کا آج بارہ بجے میرے کو میل آیا گیارہ ساڑھے گیارہ کو
اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ت ب میں